ہ وعلیکم السلام
اور گھر میں سب خیریت
سب خیریت ہے
اور بولو بس سب خیریت سب خیریت ہے
امی جان ٹھیک ہے آپ کے
ہاں جی ہاں جی سب ٹھیک ہے امی جان ابو جان سب ٹھیک ہے آپ سناؤ آپ کے اپی وغیرہ ٹھیک ہیں بھائی بہن ٹھیک ہے ہوں
کے ہے سب ٹھیک ہے اللہ کی مہر ہے سب ٹھیک ہے سب بڑھیا چے
خوش آمدید ہاں ہاں اور سنائیں کیسے یاد کیا آپ نے
بس بیٹھی ہوئی تھی سوچ رہی تھے کل سے نا صبح سے مارننگ واک اسٹارٹ کریں یہی بات میں گھر پہ کر رہی تھی
اچھا ہوں بہت اچ اچھی بات ہے آپ کی بہت اچھے خیالات ہیں آپ کے ہوں ہوں اور سنائیے ہاں نہیں بہت اچھی خیالات ہے آپ کی بیٹی کا سیر کرنی چاہیے ہمیں صبح کی صحت تو بہت اچھی ہوتی ہے ہماری صبح
وہ تو ہاں وہ تو اچھی ہاں وہی ہ یہی یہی کہہ رہی تھی میں کو سب کو یہی بتا رہی تھی کہ بہت اچ ھی ہوتی ہے صبح کی سیر ہمیں کرنی چاہیے ہم لوگ سوچتے رہتے ہیں کرنی کرنی سیر کرنی پر یہی ہے نا ب بس ٹائم ہی نہیں مل پاتا
ہاں صبح کی سیر کرو تو اللہ کے ساتھ بھی روبرو ہونے کا موقع ملتا ہے
بالکل بالکل جی بالکل دیکھو صبح صبح اٹھتے ساتھ جب ہم جب اٹھتے ہیں پارک میں جاتے ہیں تو کتنا اچھا وہاں لگ تا ہے سارا نیچر کتنا پیس فل ہوتا ہے وہاں پہ تو ہاں
ہاں اللہ کا دیا سب کچھ ہے وہ پشو پنچیاں سب اچھے لگتے ہیں ہ ان کی پچا چلانا اچھا لگتا ہے
اللہ نے دیکھو کتنا اچھا ہمیں نیچر دیا ہے اور کتنا اچھا ہمیں مطلب صبح اتنا اچھا لگتا ہے وہاں جا کے
ہمم وہ تو ہے ہمم ہاں استعارے کے لیے میں بھی سوچ رہی ہوں میں نے بھی شروع کرنی ہے بس گرمی بہت تھی اس کر کے میں رک گئی بس اب سوچ رہی ہوں کہ بس تھوڑا سا موسم جیسے چینج ہونا صبح جلدی اٹھ کر نا سیر کروں
ہاں میرے بچوں کے پیچھے چل رہی تھی ہالڈیز چل رہی تھی بچوں کے پیچھے تو بچوں کے ساتھ ہی ہم وست پئے تو سب ہوئی نا تو اب تھوڑا سا یہ ہے کہ چلو ہم تھوڑا سا ٹائم ملا ہے تو ہم کر لے سیر وغیرہ کر لے
ہاں اپنا سواستھ بھی تھوڑا ٹھیک رہے گا ہوں
ہاں نا بچوں کے ساتھ تو نکلا ہی نہیں جاتا گھر سے نا
ہوں وہ تو ہے ہمم
صبح کی سیر کرنے سے نا اچھی ہوتی ہے سب کہتے ہیں کہ کرو صبح کی سیر مطلب کہ ہم لوگ کھانا کھا کے جیسے ہم لیٹ جاتے ہیں نا جلدی تو وہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں بالکل بھی ہمیں تھوڑا اپنے شریر کو نا تھوڑا سا تندرست کرنے کے لیے
ہاں جن ہاں ہاں وہ جے نا پاچن شکتی صحیح ہوتی ہے اس سے ہمم کرتی ہے صبح کی سیر میری اپی میری امی سبھی جات تین چار پر ہوں
آ ہمارے یہاں بھی مطلب کہ ساتھ والے ہیں وہ جاتے ہیں ان کو دیکھتے کہ میں کو بھی لگا کہ ہمیں بھی جاننا چاہیے میں اپنے گھر والے اما کو بول دی تھی کہ ہمیں جاننا چاہیے صبح نکلنا چاہیے گھر سے تھوڑا باہرنا
ہاں ہاں وہ تو ہے
دیکھو آج کل چھوٹے چھوٹے بچھے ہیں ان کو کیسے مطلب چھوٹے چھوٹے بق بچوں کو بھی بیماریاں لگ جاتی ہے تو اچھا نہیں لگتا بالکل بھی دیکھ کے کہ بچوں کو ہاں
ٹر کے پاس جاتے ہو آپ کو لے گا آپ سیر کرو ہ
ڈاکٹر بھی یہی مطلب ریفر کرتے ہیں کہ آ بچوں کو لے سیر پہ جایا کرو اب بڑے جائیں گے تو بچے بچے جائیں گے نا بڑے نہیں جائیں گے تو بچے کیسے چلے جائیں گے
وہ تو ہے وہ تو ہے ہمم وہی ہے نا ہمم خدا کی دی ہوئی سبھی چیزوں کا مزہ لینا ہی نہ نند دنی دین
کچھ بھی ہے بس ہم لوگ ہی ہے مطلب جو
ہاں ہمم اس سے آنکھیں بھی تیز ہے آنکھوں کی روشنی بھی تیز ہو
ہاں وہ ہری گاس پہ کہتے چلنے سے نا وہ آنکھوں کی روشنی ٹھیک پچتی ہے کسی کو بی پی کی دقت ہے کسی کو اونچی دقت ہے تو وہ سب ٹھیک ہو جاتا ہے
ہماری پاچن شکتی بھی صحیح ہو جاتی ہے
بالکل جی بالکل وہی نا ہاں
ہاں میری امی ہے ان کو خدا کی وہ ہے کہ وہ سیر کرتی ہیں تو ان کو کبھی کوئی بی پی بوپی یا وہ کوئی ایسے کوئی وہ نہیں ہے
ہاں سبھی یہی کہتے ہیں کہ بڑے یہی سب کہتے ہیں کہ سیر کرنی چاہیے کوئی بیماری مطلب کوئی پاس بھی نہیں آتی اس کے ساتھ نہ سگنے سے ہاں ہاں تکلیف کوئی آتی نہیں پاس میں ہاں
ہمم
امی میرے کو روز ہی اٹھاتی ہے صبح کر لے سیر کر لے ہم لوگ ہی یہی ہے کہ کہ مطلب اٹھا ھی نہیں جاہتا
شوہر کو کہو کہ چلو چلے ساتھ
شوہر نے جانا ہوتا ہے کام پہ جانا ہوتا ہے وہ بس ان کو یہی کہ میں تھوڑا کام پہ وہ صبح اٹھ نہیں پات لیٹ آتے ہیں رات کو پھر لیٹ صبح لیٹ اٹھنا وہی نکل نہیں پاتے نا ہم ہمارے پاس تھوڑا سا ہوتا ہے وقت کی ہم نک
ہاں وہ تو مگر یہ کہ ان کے لیے بھی اچھی ہے سیر کرنی تو ان کے لیے بھی اچھا ہے
بالکل بالکل جی سیر سب کے لیے اچھی ہوتی ہے بچے ہیں بوڑھے سب کے لیے اچھی ہیں ہے نا
وہ تو ہے
ہاں نا آج کل آپ کو پت ہم لوگوں کا لائف اسٹائل کتنا چینج ہے کھانے پینے کی چیزیں بھی اتنی زیادہ م الگ ہو جاتی وہاں ہاں باہر کی چیزیں ہم لوگ زیادہ کھاتے ہیں گھر کی چیزیں ہم کھاتے نہیں بال
وہ تو ہے وہی تو ہے نا خدا نے ہمیں اتنی اچھی اچھی چیزیں دی ہیں اتنا اچھا يس ہاں اس کو اگنور کرتے ہیں تو وہی ہے نا اس سے ہماری صحت ہی خراب ہوتی ہے ہمارے صحت خراب ہوتی ہے نا خدا نے تو اپنی طرف سے ہمیں بہت کچھ دی سکھایا ہے بہت کچھ اچھا دی ہے اگر ہم اس کے اوپر حساب سے چلے تو
ہاں خدا نے دیکھو اتنے سارے ہمیں سبزی پھل دی ہے کھانے کو پر ہم لوگ اس کو کھاتے ہی نہیں ہے بالکل بھی ہم لوگ وہ چیزیں کھاتے ہیں آج ک کل جو اتنے میدا وغیرہ والی چیزیں چلی ہوئی ہیں وہ بھی بس کھ
اگر آپ صبح اٹھ کر سیر کر کے اپنا صحیح جلدی سے نہا دھو کر ہم لوگ خدا کی بندگی کریں تو ہمیں کتنا پھل ملتا ہے
بالکل جی بالکل ہاں ہاں بالکل ہے وہ تو ہے ہی ہے
خدا کی بندگی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے
خ کچھ نہیں ایسے وہی ہے سب کچھ کرنے والا تو وہی ہے سب
ہاں وہی وہی ہے نا اگر ہم پائیں گے تو ہمیں کتنے ہمارے کام جلدی ہو جیں گے سمے سے پہلے ہمارے ہم فری ہو جیں گے جلدی سے اپنا کام کر کے وہی دوپہر میں بنتا تھوڑی دیر آرام کر لے ہاں ہاں ہاں صبح جلدی اٹھے اور دوپہر میں تھوڑا آرام کر لے امم
جی بالکل بھی وہ ادھر ہم لوگ اس لیٹ سوتے ہیں لیٹ کی سارے کام ہو جاتے ہیں ہم لوگوں کے سارے
کچھ جو فون آ گیا نا فونوں نے بہت کام خراب کر دیا ہماریے ساری روٹیںن خراب کرتی ہے امم فونوں سے ہماری ساری روٹین خراب ہو گیا ہے بس یہ دیکھ لو یہ دیکھ لو یہ کر لو تھوڑا وہ دیکھ لیں تھوڑا اور کر لیں بس وہ کرتے کرتے لیٹ ہو جاتے ہے
اتنی ساری ویڈیوز آ گئے ہم لوگ اسکور کرتے کرتے ہی ٹائم اتنا ویسٹ کر دیتے پہ اپنا اتنا ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے ہے نا ہم اللہ کی بندگی بھی نہیں کر پاتے یہ دیکھو ہاں نہیں کر پاتے
وہ دیکھنا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے بھاںی دیکھنا کسی کا مسیج تو نہیں آگیا کسی کی کال تو نہیں آگی بس وہ بھی بیچ میں رہ جاتی ہے ہم
ہاں بالکل ہاں ہم روز سوچتے ہیں کہ ہم صبح جلدی اٹھے بندگی کریں اللہ کی بندگی کریں گے جس سب انہوں دینا ہمیں سب کچھ انہوں نے ہی دینا ہاں اللہ نے ہی دینا سب کچھ ہمیں نا تو ہم ان کو ہی بھول جاتے ہیں ایک فون کی وجہ سے کوئی بھول جاتے ہے روز ہم کہے کہ سوتے ہیں امی کو کہے کے سویں گے ہم صبح جلدی اٹھنا ہمیں صبح جلدی اٹھنا ہے اللہ کی بندگی کرنی تو صبح ہوت صبح تب ہوت ہماری آٹھ بج جاتے ہیں نو بج جاتے ہیں بس ٹائم پتا ہی نہیں لگتا ابھی نا
وہ تو ہے امم وہی ہے نا جلدی اٹھ کر جلدی سارے کام ہو جائے بچے اپنا چلے جاتے ہیں کولا چلو اپنا بھی کام ہو جاتا ہے بچے بھی آ کر ریسٹ کر لیتے ہے تھک جاتے ہے چلو
اب بچوں کو ہاں بچوں کے پیچھے ہولڈیز تھی تو تب ٹھیک تھا مطلب کہ ہم جا بھی رہے تھے سارا کام ٹھیک ہو رہا تھا کے پتا گیا بچوں نے لیٹ اٹھنا ہے سب کام لیٹ ہونا ہے تو ہر کام ہو جاتا الگ بنگی بھی کر لیتے تھے شہر پہ بھی چلے جاتے تھے سب کم کر لیتے تھے اور اب تھوڑا سا روٹین پے چینج ہو گیا بچوں کا اب اسکول جانا شروع کر دیا وہی نا گھر سے نکلنے ہی نہیں ہوتا
ہاں ہر کوئی اپنی لائف میں نا بزی ہو جاتا ہے
بالکل وہی نا
وہی تو ہے خدا کو بھول ہی جاتا امم یہ نہیں پتا کہ سب سے پہلے خدا نے ہی کام آنا ہے باقی چیز
بالکل بالکل وہ انہوں نے ہی کام آنا انہوں نے سارے کام ہمارے بنانے ہیں انیں کوئی بھی کام ہاں سارے کام ہی انہوں نے بنانے ہیں لوگوں کے چھوٹے بڑے کوئی بھی کام ہے وہی بناتے ہمارے سارے
وہ تو ہے
اگر ہم سانس بھی لے رہے ہیں ان کی وجہ سے تو ہم لے رہے ہیں سانس بھی سانس بھی ہم انکی وجہ سے لے رہے ہیں نا کوئی بھی ہم کام کر رہے ہیں ہم چل پھر بھی رہے ہیں اور خدا کی وجہ سے ہی چل پر رہے ہیں ہاں انہوں نے ہمیں ہیلدی بنایا ہم سب کچھ دیا ہو نا انکی وجہ سے ہے سب کچھ
انکا شک ریہ ہے کہ اتنا ہمیں اچھا جیون دیا ہمیں اتنا ہاں آپ کا تو شکریہ کرنا چاہیے ہر ہمیں
ہاں پل پل اس کا شکر کرنا چاہیے ہم ہے نا ہاں
وہی ہے نا بس ہم لوگ بھول جاتے ہیں ہم لوگ اپنے کام بزی ہو جاتے ہیں بچوں میں بزی ہو جاتے ہیں ہمیں یہ نہیں پتا کہ سب کچھ پیچھے پہلے بہت خدا ہے
ہاں بہت شکریہ آپ نے یہ وقت دیا ہے
اچھا اللہ حافظ خدا حافظ اوکے